ہیلو ہلو السلام علیکم ہلو ہلو ہیلو ہلو
آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہاں ابھائی
اچھا ٹھیک
اب ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں
اور کیا کر رہے ہو
میں ا انہیں کو کال کروں گی کوئی بات نہیں میں انہیں کو کال کروں گی وہاں رکھو ہاں ہاں جی ہاں بعد میں بعد میں اٹھاؤں گی کوئی بات نہیں تو کوئی بات نہیں میں ان کو واپس کال کروں گی میں یہ پیسے واپس لے لوں گی کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں ہاں میں نہیں سنا ٹھیک ہے الحمد للہ وہاں ٹھیک ہے نا باقی سب ٹھیک ہے
شکر اللہ ت آ آپ سنا
بس ٹھیک آپ سناؤ
بس شکر اللہ کا خانہ خانیا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں ہم نے بھی کھیا و اسے بنا تھا
آج بنی تھی لوکی نہیں آج بنا تھا سگ سگ سچ
لوکی بھی آ اچھی ہے اس میں کیا ہے
ہاں میں نے لوگ کی تو کھائی اب سگ کھایا میں نے
اچھی بات ہے اور
بس ٹھیک آپ سناؤ
شکر آلہ تھا کھانا کھا لیا
گیا ہاں ہم نے کایا وہ گئی تھی نا میری بہن اب بینک پہ وہ آ گئی اب آپ مت جانا
کوئی بات نہیں آپ سب کو بولتی رہتی ہو
ارے نہیں مجھے لگا خدا کی قسم آپ گئی واش روم اب آپ کو ٹائم لگے گا آپ کی عادت تو ہمیں پتا ہے
نہیں ابھی کہاں میں گئی میں نے ان کو کھانا دیا خود کو ابھی بھی نہیں کھایا
میری بات صحی نکلی
میں کہ وہاں گئی ہو ا ابھی میں نے ان کو کھانا دیا میں نے کہا میں اب کام ہی کر رہی ہوں اب مجھے باہر پہ دون
اچھا ٹھیک اچھا اچھا ٹھیک ابھی کیا کام کرناا ہے
ہاں اور کیا
اب نہیں جاؤ گی کوکر بازار
میں چاہوں گی میں نے بولا آج ہی بھائی کو میں پھر بھی کام ختم کر کے م نے بہن کو بولا ہم جائیں گے اکیلے اگر تب تک بھائی آیا تو وہی ل جائے گا جلدی جلدی اگر نہیں آیا تو میں آ جاؤں گی
اچھا ٹھیک ہے
ہوں ہوں
اور سناو
آج میں نے یہی پررسیس ک کیہ
کھانا آپ کب کھاؤ گی خود کو بوک ل کی ہوگی
نہیں ہوی وہ اور صبح ان کو ناشتہ واشہ دیا نا آملیٹ وغیرہ بنا کے
اچھا
میں نے خود کو بھی کھایا تھا
اچھا
اس لیے ابھی بھوک نہیں ہے
اچھا ٹھیک آپ نے خود کی بھی پیٹ پوجا وہی سے کی تھی
ہاں تھوڑا بہت ہی کھایا
آپ پت نہیں یہ کب کریڈٹ ہوں گے ہیلو
یہ پتا نہیں آج میری بہن ہے جب سے ہاسپٹل سے آئی ہے نا وہ تھوڑی سی وہ مینٹلی ڈیسٹروائے لگ رہی ہے
کیوں کیا ہوا
پتا نہیں کیا کر رہی ہے وہ منہ کو فیس کو کچھ بنا رہی ہے ایسے فنی فس سس بان رہے یہ
بومت ہ
پت نہیں میری نانی بولتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے کچھ
اسس اا کام ہے بولتے رہنا اور یہ بول رہی ہے کون اسکاب کہے گا چپ کرو
اور سناؤ اور بولو آج ہم اچھی کسی ٹپک بعد بور ہو وئے گی بات ہی کرتے
اب کس پہ بات کریں یہاں کچھ ہے ہی نہیں بات کرنے کے لیے
نہیں آج ہم کریں گے بات ے ہم بات کریں گے بارش پہ
بارش بھی ایسی ہی ہے میرا اج موڈ ہی نہیں ہے کسی پہ بات کہتا
بارش تو بہت اچھی ہے کیا ہوا آپ کو
جی تو پتا ہے بارش اچھی ہے
اور پتا ہے مجھے میں نے تو آج بہت بڑا کانڈ ہونے والا ہے
کیا ہوا
میرے چھوٹے بائی کے سات لڑائی ہو گئی بیچ والے بائی کے سھ
آپ کی
ہاں اور جو گھر کا فون ہے وہ اسی کے پاس ہے اور جو میرا سارا کام ہے وہ اسی کے فون میں ہے مجھے پتا نہیں آج کیا کر دے گا وہ کیا ہونے والا ہے
مطلب لڑائی کس بات پہ ہوئی وہ تو اب سدھر سدھر گیا تھا بچارا
سدر گیا تھا میں نے کچھ بات بولی مطلب میں نے سنا کچھ کچھ غلط تو میں نے پاپا سے بات کی تو ایسا ہے اس نے بولا اس سے بولا آپ نے کیوں بولا وہ یہ میری مرضی جو کروں میں کروں پھر پاپا نے بولا نہیں یہ بڑی بہن ہے یہ تو بولے گی ہی
اچھا
اسی بعد میں
اب تمہارا کام
پتا نہیں اس کا کیا ہوگا دیکھا جائے گا اب کیا کروں
اچھا چلو کوئی نہیں وہ سمجھدار ہے سمجھ جائے گا
سمجھدار ہے لیکن وہ پتاہ نہیں پاگل بھی ہے تھوڑا تھوڑا سا
کوئی بات نہیں ڈارو مات سب ٹھیک ہوگا اس میں کیا ڈرنا
اور سناؤ اپ
بس ٹھیک
میں نے میں نے اس کے بھلائی کے لیے بولا اس کو برلا لگا چلو کوئی بات نہیں اب میں بھی کیا کر سکتی ہوں اس میں
ہاں یہ تو ہے
جی اور
ٹھیک ہاں بتاو
پتا نہیں اور
ہر ایک کچھ نہیں دل دکھتا ہے ایسیے نیوز آئی کہ کوئی ڈوب گیا
ہح ہے پھر سے
ہاں کپوارا میں
اچھا برا لگتا ہے لیکن ہے نا
اور کیا
اور
برا لگتا ہے بہت زیادہ بس ٹھیک
کبٹا ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ وہ ٹھیک ہے
آج کرنے دیتا آپ کو بہن سے باتیں
ارے ہاں ایسے ہی بیچ بیچ میں وہ خود پتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ خود لیتا ہے فون پھر بولتا ہے ماں کو میں بات کروں گا یہ ماسی ہے ہلو ماسی آپ کی ویڈیو دیکھی پت نہیں وہ کیا کیا بولتا رہتا ہے ہاں
لیکن بچے کتنے چال
اور کیا اور وہ کہتا ہے آپ کرو بات میں بھی بات کرتا ہوں بولو کیا بات ہے ماشی پتا نہیں کیا کیا بولتا رہتا
لیکن کتنے پیارے بھی ہوتے ہیں نا یہ بچے بات تو ہے ان سے تو دین بی ان سے تو دین بیٹھا حی جو مہمان آئے ہوئے تھے نا
ہاں ہاں
وہ اس میں ایک بڑا تھا اس کا مطلب ایسیے ہی بیٹی کی بیٹی ہے بیٹے کے بچے ہیں وہ رہ تھا مجھے اس کی بہت بہت یاد آئے گی
اچھا ہاں سچ میں یاد تو آتی ہی ہے نا
ہ اور کیا آپ کو پتا ہے میں نے آج اوپر اسٹور کا سارا سامان لایا ہے نیچے اب مجھے وہ دنا ہے پاس پ
اچھا
اس کے بعد پ دھلیں گے اس کے بعد میں نہاؤں گی
اچھا ٹھیک
مطلب یہ مسئلہ شام تک ہے آپ کو پتاہ ہی ہے پھر
ہاں اور کیا
ہیں نہ کتنا ٹائم لگتا ٹائم کاموں میں
ن ر کیا بہت زیادہ
اور سناؤ
بس
ا مجید ایک میں نے آدھا ہی چاوا بھی صاف کیا ہے آدھا بھی ایسے ہی ہے
کیوں
میں نے سوچا تھا آج میں کروں گی باہر جلدی جلدی صفائی صبح کی تو پھر ڈالیں گے لیکن پھر وہ نکلے نا آج ہی اب ہم نے اوپر سے صفائی کرنی تھی نا اس لیے ابھی تک کام ہی کر رہے ہیں اگر میری حالت دیکھو گے نا مجھے بہتھ جیسا بن گیا ہے میں سوچی تی میں آپ کی بابھی کے پس بھی آؤںی نا ان کے لیے
کن کے لیے اچھا ہاں اچھا اچھا ہاں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
میں بعر میں آؤںی نہا دو کے
ہاں ٹھیک ہے
تو ٹھیک ہے
اور
بس ٹھیک آ آپ سناؤ
صبح بولا پھر جب آپ وہاں جاؤ گے تو مجھے پورے گھر کا ویڈیو بنا کے بھیجنا باہر سے ب بھی اندر سے ب بھی
ہاں
نے کہا آپ کو کیا کرنا ہے اس سے بولا میں اب اس کا بنا لیتا لیکن اب میں نے سوچا اس کا بنا کے کیا کروں گا یہ تو چھوڑنا ہی ہے ا مجھے وہاں کا ویڈیو بنا کے بھیچنا میں نے کہا ٹھیک ہے
ہاں اچھی بات ہے
ہوں میری بہن ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتی ہے دوسرے کمرے سے اس کمرے آتی ہے سمجھ نہیں آتا وہ کرتی کیا ہے
کیوں
پتا نہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس کا کھ تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس لیے کرتی
آپ کیا کرے
نہیں ابھی میرے باپ کو بہت غصہ آیا اس نے بولا پھر بولا جب آپ گھر جاؤ گے
ہاں
تو پھر مجھے خود آئے گا ان سے کام کروانا
اچھا کیوں غصہ کیوں آیا
وہی نا جب چھوٹے بھائی نے وہ روڈ بہیو کیا میرے ساتھ تو
اچھا ٹھیک زیادہ حالت ہی خراب
زیادہ ہونے والی تھی پھر مجھے لگتا ہے وہ رونے والا تھا چھوٹا والا پھر پاپا نے چپ ہی کی
اچھا
ہوں
پہلے تم یہ سنتی کہاں سے ہو یہ باتیں
صبح فون آیا مجھے سیدھے اس نے مصل میں کیا پتا ہے اس نے لون لیا ہے کہیں سے وہ کچھ ایپ کا پت نہیں کیسا کہم واپس کر دو ان کو کیا ہو گیا جو ہے سو ہے واپس کر دو پھر مطلب بات اٹھے گی باہر اگر باپ پہ بات آئے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے میں نے وہی بولا تھا اسی وجہ سے
اچھا ٹھیک
اسھ سے بول آپ
ہاں ہوتا ہے ایسے
میں آ کو کنٹنیو کرتی کال مس مز کرنو ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے ابھی ٹین تھرٹی ون نہیں ہوئے
مجھے پتا ہے میں بولا اب کیوں بولتی ہو پھر اسی میں سب کچھ
اب تم نے کہا تو مجھے بولنا ہے نا
سیدھے بولتے مجھے پتاہ نا اور مجھے پتا ہے نا چلو بیٹھو اللہ حافظ اچھا ٹھیک ہے اور کی کہنا کیا ہو ہوگ بولو کیا بپ